السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے مطلب بھائی بہن ماں باپ سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو بھائی جان آپ کیا کر رہے ہو
بھائی جان میں ابھی بیٹھا ہوا تھا
ہاں بھائی جان تو بہت ہی اچھی بات ہے تو میں بھی بیٹھا ہی ہوا تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں جو آج کے زمانے کو دیکھ کے میں نے مطلب کہ بہت سے لوگوں کو کاہل دیکھا ہے جو موٹ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں کالوتے جا رہے ہیں کچھ کام وغیرہ نہیں کرتے تو ہم میں بات کرنا چاہتا ہوں فزیکل فٹنس اور ہیلتھ پہ ہے نا بھائی جان
جی جی جی بولے
تو بھائی جان آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فزیکل فٹنس اینڈ ہیلتھ کا ٹاپک پر بات ہوگی ہماری تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فزیکل فٹنیس اور ہیلتھ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اگر ہماری باڈی ہیلدی اور فٹ ہوگی تو ہم اپنی لائف کا ہر کام کو آسان آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ مشین کو اچھے سے چلانے کے لیے ریگولر مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ہماری باڈی کو بھی روزانہ ایکزرسائز ہیلدی فوڈ اور پراپر ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہے نا بائی چانس تو آج کے ٹائم میں ٹیکنالوجیز نے ہماری لائف کو بہت ہی ایزی بنا دیا ہے لیکن مطلب کہ اس کے ساتھ ساتھ لوگ کم چلنا پھرنا پسند کر رہے ہیں تو زیادہ ٹائم موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کی وجہ سے لوگ فزیکلی ایکٹو نہیں رہتے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ بڑھتا بڑھنے لگتا ہے اور ہیلتھ پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو میں آپ سے بھی کچھ اسی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں
جی جی مطلب کاہلیت کی ڈیفینیشن یہ ہے مطلب اگر کسی انسان کے بس سمے بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو پھر بھی وہ مطلب سمے کا صحیح اپیوگ نہ کر پائے اسی کو کاہل کہتے ہیں
ہاں بھائی جےاں
یہ انسان کی عملی زندگی کو بنجارا بنا دیتی ہے اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کو پت ہے یہ جی جی مطلب انسان دن بھر مطلب صبح بارہ بجے نیند سے اٹھتا ہے دن کے صب کھانا اٹھاتا ہے کئی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے وہیں پہ کھاتا ہے پھر وہیں پہ پھر سے سو جاتا ہے پھر شام کو اٹھتا ہے چائے پیتا ہے پھر سے سو جاتا مطلب اس کی زندگی کا کوئی روٹین ہی نہیں ہے وہ دن میں بیس گھنٹے سے ہوتا ہے چار گھنٹے کھاتا ہے
ہاں بائی جان آپنی بہت
ایسے لوگ ہماری سوسائٹی پہ مطلب دھبا ہے مطلب ان کو نکالی دو
ہاں بھائی جان آپ نے یہ بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو فٹنس کے بارے میں اور کچھ بتا ا چاہتا ہوں ہاں ان انسانوں کو چاہے کہ وہ اگر وہ انسان بچارے اویئر ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں ان کو سمجھایا جائے گا موٹیویشن دی جائے گی تو کہیں نہ کہیں وہ بھی سدھھر سکتے ہو ان کو بھی سدھرنے کا موقع دینا چاہیے تو اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بتانا چاہیے کہ فزیکل فٹنس کا مطلب صرف اسٹرانگ مسلز یا پیک بنانا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی ہیلدی ہو ہم بنا تھکے اپنی ڈیلی کام کر سکتے کر سکیں اور ہمیشہ انرجیٹک فیل کریں تو ایک فٹ انسان صرف فزیکلی ہی نہیں مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے ہلدی رہنے کے لیے ہمیں روز کم سے کم تیس سے ساٹھ منٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے ہم واکنگ جگنگ رننگ کر سکتے ہیں سائیکلنگ کر سکتے ہیں جو ہمارے گھر میں سائیکلس ہوتی ہے سوئمنگ یا سمپل اسٹریچنگ کر سکتے ہیں یا یوگا بھی کر سکتے کہ اگر ایگزرسائز کرنا پاسبل نہ ہوو تو تھوڑا چلنا بھی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا مطلب کاہل انسان اپنی قیمتی وقت کو فضول کاموں میں گواہ دیتا تا ہے وہ نہ ہی ایکزرسائز کرتا ہے نہ ہی کچھ اور کام کرتا ہے نہ مطلب کوئی بھی فزیکل ایکٹیوٹی وہ کرتا نہیں ہے سونے کے علاوہ اس کو چاہیے مطلب وقت پر کام مطلب وقت پر جو کام نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی ذہنی دباؤ اور ڈپریشن بھی بڑھ جاتا ہے مطلب ایسے لوگوں کو زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے پھر وہ سوچتے گھر والے مجھ کو پیار نہیں کرتے میرے بھائی کو کرتے ہیں وہ یہ پھلانا ڈمکانا باقی چیزیں مطلب سستی انسان کو دوسروں کا مختج بنا دیتی ہے اور مطلب سوسائٹی میں عزت کم ہو جاتی ہے ایسے بندے کی
ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی بات گئی تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں ہیلدی فڈ بھی فزیکل فٹنیس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمیں فریش فروٹس گرین ویجیٹیبلز دودھ پینا چاہیے انڈے کھانے چاہیے پلسز اور ہیلدی ہوم میڈ فوڈ کھانا چاہیے فاسٹ فوڈ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حالت کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے ہمیں بیلنس ڈائٹ لینا چاہی جس سے ہماری باڈی سوستھ رہے واٹر بھی ہماری ہیلدی مطلب کہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمیں دن بھر میں بہت ہی پانی کافی پانی پینا چاہیے پانی ہماری باڈی کو ہائڈریٹڈ رکھتا ہے اور باڈی سے ہارم فل سبسٹینس کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہمیں نیند بھی اچھی لینی چاہی کیونکہ گڑ سلیپ بھی ہیلت لائف ہیلدی لائف کا ایک ضروری حصہ ہے اگر ہم پراپر سلیپ نہیں لیں گے تو ہم تھک جائیں گے سٹریس اور کمزوری فیل کریں گے سٹوڈٹس ک روز لگ بھگ سات نو گھنٹے کی نیند لینی چاہیے زیادہ تر ٹیین ایج اور اس کو کیونکہ ان تاکہ ان کا مائنڈ فریش رہے اور مطلب کہ پڑھائی میں کنسنٹریشن بھی اچھا رہے ہے نا میرے بارے
جی جی آپ نے یہ بالکل صحیح کہا مطلب اسلام میں بھی اس کے بارے میں مطلب لکھا ہوا ہے مطلب جو اسلام ہے وہ کاہل لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مطلب ان وہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میری طرح میں تیری پناہ مانگتا ہوں ب بسی اور کاہلیت سے مطلب النا محنت کرنے والوں کو اللہ کا دوست بتاتا ہے اور جو یہ مطلب کاہل انسان ہوتے ہیں یہ اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں یہ نہیں کچھ اور کرتے مطلب کچھ نہیں کرتے ہیں یہ دن ب انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم صبح تیس سے چالیس منٹ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کرے اور اس جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی فریش ہو جائے جیسا کہ آپ نے کہا انسان کو مطلب سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے مطلب چار سے سات بھی کر سکتے ہیں چار سے سات اس لیے بہتر رہتا ہے کیونکہ اتنے ٹائم میں نہ انسان کا دماغ زیادہ سو پاتا ہے سنا وہ اس سے مطلب اس کے کہ باڈی کو پورا ریسٹ مل جاتا ہے اور دماغ بھی پورا سو نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تھکان نہیں ہوتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ اور ہے اس کے بارے میں
جی جی بالکل مطلب ہم کو چھوٹے چھوٹے قدم لینے چاہیے پہلے پہلے مطلب پہلے زیادہ مت کرو صبح بس ایکزرسائز اسٹارٹ کر دو چالیس چالیس منٹ پھر دھیرے دھیرے مطلب کچھ اور کام کرنا بھی اسٹارٹ کر دو دن میں پندرہ پندرہ سات سات منٹ مطلب خود سے کہو بس پانچ منٹ کروں گا پھر پانچ منٹ ہو جائے پھر بولو اور پانچ منٹ کروں گا مطلب رز پانچ پانچ منٹ ایڈ کرتے رہو بالکل مطلب پھر وقت کی پابندی ہمیں خود آ جائے گی
اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ یہ کہیں نہ کہیں مطلب کہ مینٹل ہیلتھ آج کل حالت جتنی ہی امپورٹنٹ ہے اگر ہم ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے تو اس کا اثر ہماری باڈی پر پڑے گا اس لیے ہمیں پازیٹو سوچنے چاہے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہے اور اننیسسری ڈرس سے بجنا جائے سپورٹس بھی فزیکل فٹنس کو امپروو کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے کرکٹ کھیلنا چاہے فٹ بال کھیلنا چاہے بیڈمنٹن اور والی بال اور مطلب کہ کبڈی جیسے گیمز ہمیں کھیلنے چاہے وہ ہماری باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں سپورٹس ہمیں ٹیم ورک ڈسپلن اور کانفیڈنس بھی سکھاتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے فزیکل فٹنیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب ہم فٹ ہوتے ہیں تو ہماری مائنڈ سچ رہتا ہے کانسنٹریشن بڑھتا اور ہم ایگزامس میں بھی بیٹر پرفارم کرتے ہیں ایک ہیلتھ اسٹوڈنٹ فیوچر میں ایک سکسسفل پرسن بن
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا مطلب اکثر جو ہے کاہل لوگ ہوتے ہیں ان کی مطلب ان کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کیلریز برن نہیں ہوتی اور جب مطلب باڈی صحیح نہیں رہی یہ تو دماغ بھی صحیح نہیں رہتا مطلب جو ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے جیسی باڈی ہوگی ویسا دماغ میں ہوگا انسان کا مطلب ہم اگر مطلب ہمیں اپنے سونے جا کے اور کام کرنے کے وت مطلب ٹائم بنانا ائم ٹیبل تھوڑا سا بنانا چاہیے ان چیزوں کے لیے مطلب اگر ہمارا کاہل کوئی دوست ہے اس کو پیٹنا چاہے اس کو مطلب انسلٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کو خود سمجھ آ جائے میں کر کیا رہا ہوں
ہاں بائی جان ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کرنی چاہی تو ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم چھوٹی عمر سے ہی ہیلدی ہیبٹز اپنا لے جیسے ٹائم پر اٹھنا ایکزرسائز کرنا ہیلدی فوڈ کھا اور سلی پینا تو ہم فیوچر میں بہت سی ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں ونشن ا آوز بیٹر دین اگر آپ کو پتا ہو تو آج کل ڈائبٹیز ہارٹ ڈیزیز اور ہائی بلڈ پریشر اور اوبیسٹی جیسے پرابلم بڑھ رہے ہیں ان میں سے بہت سی پرابلمس کو ریگولر ایکسرسائز اور ہیلدی لائف اسٹائل سے کافی حد تک روکا جا سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنی ہیلت کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہے مطلب کہ پیسہ دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں لیکن ہیلتھ ایک بار اگر خراب ہو جائے تو پھر اسے واپس لانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہیلتھ ہی سب کچھ ہے ہیلتھز ولتھ ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا مطلب ج ج مطلب صحت ہے تو جہان ہے مطلب
ہاں بائی جان
ہم کو چاہیے کہ ہم مطلب اپنی ذہنی طاقت کو استعمال مطلب ہم کو اپنی ذہنی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ کہ وہ دھیرے دھیرے مطلب مطلب دھیرے دھیرے ہم اچھے انسان بنتے ہیں
نے بھی بہت اچھی بات کہی تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ فزیکل فٹنس اور ہیلتھ ایک ہیپی اور سکسسفل لائف کی دیر ہے اگر ہم روز روز تھوڑی سی ایکسرسائز کریں ہیلدی فوڈ کھائے پراپر سلیپ لے اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیں تو ہم ہمیشہ فٹ اور ہیلدی رہ سکتے ہیں مطلب کہ ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاسٹ میں
جی میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کاہلیت ایک بیماری ہے جودھیرے دھیرے انسان کے اندر کے انسان کو مار دیتی ہے اس کا مطلب واحد علاج یہ ہے کہ وہ چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ہم کو اسٹارٹ کرنا چاہیے
ہاں بھائ جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آئیے آ ج سے ہی ہم ایک وعدہ کرے کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرواتے ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے روز ایکٹیو رہا کریں گے اور دوسروں کو بھی ہیلدی لائف اسٹائل اپنانے کے لیے موٹ ٹویٹ کریں گے ان کو بھی اوئر کریں گے اس بارے میں بلکہ اسکول میں پروگرامس رکھیں گے سوسائٹیز میں پروگرامس رکھیں گے تاکہ لوگ اویئر ہو سکے وہ کاہل کاہلیت کے شکار نہ ہو سکے وہ زیادہ موبائل فون نہ یوز کر سکے ان کو بھی بتائیں گے ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل آپ نے صحیح کہاایے میں آپ سے پوری طریقے سے ایگری کرتا ہوں
ہاں بھائی جان تو میں بھی آپ کی باتوں سے سہمت ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کر کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سب جانکاری دی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے مطلب کہ میں خوش ہوا آپ سے بات کر کے تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا آپ
جی جی
رکھیے گا
اللہ حافظ آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا اور امید ہے آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ